ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے
ہاں میں چیک وہ سب کھہریت سے ادھر سب ٹھیک ہے آپ
ہاں یہاں سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے
بس بڑھیا اور ابو جان وغیرہ سب ٹھیک ہے
ہاں بوجان بھی اچ اچھ آپ بتائیے امی ج ابو کیسے ہیں
بس بس سب بڑھیا ہے اب کل کا نشہ نا کسی کو اتناا نہیں ہے سب ایسے ہی لگے ہوئے ہیں تھوڑا سا تو کل گرمی بہت وہ تو تھوڑا بہت شکر تھا اللہ کا کہ اپنی رحمت کا بر رحمت برس ائی اللہ نے کہ نا موسم ٹھیک ہو گیا تھا
ہوں کل تو بارش بھی آئی تھی
ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں تھوڑا سا سب صحی ہو گیا تھا
اتنا حسین نظارہ تھا کل بہت اچھا
بس بس بہت اچھا تھا میں تو یہی سوچ رہی تھی ورنہ کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا میں تو انیں چیزوں کو لے کے اتنا پریشان تھی آپا بہت زیادہ
ہوں
ہاں اور بتائیے آپ
بس اچھے ہیں بچے کیسے ہیں
بس بچے بھی ٹھیک ہے سب بڑھیا ہے ابھی ایسے چل رہا ہے
انجوائے کیا کل بچوں نے
بہت زیادہ انجوائے کیا انہوں نے ا میں آپ کو کیا بتاؤں ان کی بس بتا نہیں سکتی کچھ اتنا ان لوگوں نے ان کے کھالا پی سب لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ اتنا انجوائے کیا اتنا انہوں نے سب اچھے سے رہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو کہہ رہے تھے ممی امی ہمیں بہت اچھا لگا میں نے کہا تم لوگوں کو یہ اچھا لگا لگنا چاہیے بس
یہ تو ہے بچے خوش تو سب خوش
چیزیں بڑنائیں گی یہ لوگ خوش نہ ہو تو اپنا دماغ پھر چٹک چٹکا دیتے
ہ یہ تو ہے
ہاں پریشان کر کر کے رکھ دیتے ہیں
کل تو بچوں کی فرمائش امی یہ بناؤ امی یہ بناؤ
ہاں یہ تو آپ ہیں کل ان کو یہ دکھ گیا نا گھر میں سب لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ پورا سر پہ چڑھ گیا ہیں
ہاں یہ تو ہے انہیں پتا تھا آج تو سب ملے گا جو
سب ملے گا ڈانٹ بھی نہیں پڑ سکتی ہماری فوج جان با جان سب آئی ہوئیں نا تو کچھ کہ بھی ستی ہیں لوگ ہم سے تو فائدہ تو یہ لوگ پورا اٹھاتے ہیں
ہ تو ہے ارے یہی ٹائم ہو تو ہوتا ہے سب آ جاتے ہیں مل لیتے ہیں ویسے تو کہاں کس کو اتنا فرصت رکھی ہے
ہاں یہ تو ہے دیکھو یہ تو صحیح بات ہے کوئی کسی کے نہیں آ رہا ہے بس یہی کچھ ٹائم ہوتا ہے سب آپس میں آ جاتا مل لیتے ہیں
یہی ہے اللہ کا کرا میں بس کہ مل جل کے سب رہ رہے ہیں رشتوں میں پیار بنا ہوا ہوا ہے نہیں تو آج کل کہاں پیار رہ ہاریس تو میں
بالکل بالکل یہ تو صحیح بات کہیے آپ
میں تو کل یہی کہہ رہی تھی کل اللہ کا رحموں کرم ہے اللہ ایسے ہی سب کا پیار بنائے رکھے بس
بالکل بالکل صحیح بات ہے میں تو کیا کہتے ہیں کل یہ بول رہی اتنے عرشوں بعد میرے اتے سارے وہ لوگ تھے مطلب گیسٹ لوگ جن سے میں ملی ہوں کئی کئی سال ہو گئے میں ان سے مل ہی نہیں پا رہی تھی تو میں تو اس چیز کو بڑا شکر گزار کروں گی مجھے تو بڑا اچھا لگا آ کے مل کے لوگوں سے سچی میں ایسے ہو جاتا ہے ہم لوگ مل بھی نہیں پاتے ہیں ہمیں ایک ایک دو دو سال بیچ جاتے ہیں
بہت ٹائم لگ جاتا ت ملے میں گھر سے فرصتی کہاں رکھی ہے کہ کہیں جائیں تہوار پہ ہی ہوتا ہے کہ ہاں بھی فرصت ہے کہ چلو وہاں گھوم آتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں
صحیح بات ہے ایک تو کسی کو دیکھو فرصت نہیں رہی ہے ایک تو سب لوگ اپنے آپ میں اتنا ویست ہو گئے ہیں یہ بات تو ہے میں مانوں گی جی آپ کی سب بزی ہیں ایک وقت یہاں پہ میں
یہ تو ہے ہی بچوں کی پڑھائی کے چکر میں کہیں جایا ہی نہیں جاتا ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے
اب یہ سوچتے ہیں کہیں جائیں گے تو بچوں کو ہی پڑھا لیں اسکول سے چھٹیاں بھی نہیں ہوتی دیں
بالکل بالکل یہ بات تو ہے دیکھو یہی لگا رہتا ہے چلو بھائی کام نپٹا لیتے ہیں ابھی بچے تو تھوڑا سا نہیں ہے پھر سوچتے ہیں نہیں جا رہے چھٹیا ہی ہوتی ہیں جب دیکھو جانا ہوتا ہے چھٹیاں ہی پڑتی ہیں اس میں بھی کہیں سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے الگ سے سے گھوماتے ہیں تو نہ پھر بس ایسے ہی ہو جاتا ہے کیا کریں ایک تو سمے بڑا ہی وہ ہوتا جا رہا ہے دیکھو کسی کو کسی سے ملنے کی فرصت نہیں رہی ہے کتنے گیس
ہاں ہاں
بالکل بالکل یہ بات تو ہے میں آپ کی مانوں گی میں سہمت ہوں آپ کی اس بات سے یہ تو ہے س ٹھیک ہے میں تو یہی کہوں گی دیکھو عید عید وغیرہ آتی ہے اسی پہ ملنا جلنا ہو جاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے
ہاں
گائے ملے تو بڑا اچھا لگا سچی میں خوش نما الگ ہی وہ ہو گیا
ہ تو ہے وہی ہے نا گھر میں بچوں کی پڑھائی ہے اب یہ ہے امی ابو ہے طبیعتیں بھی ایسی ایسی رہتی ہے بس کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے
بالکل بالکل یہ بات ہ ہ ہ میں سمج سکتی ہوں آپ
ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ بس انہیں ان بچا کے رکھے سب پریشانیوں سے ٹھیک رہ یہ ان کی دعا بنی رہے ہمارے صرف پے اور کیا چاہیے
بس بس یہی ہے دیکھو سب اچھا رہے اور اللہ سب اچھا ہی رکھے گا ایسا نہیں ہے شب خوش رہیں اسی میں سب کا وہ ہت ہوتا ہے
یہی ہے بس اللہ سے یہی گزارس ہے بس اللہ ٹھیک رکھے بس سب کو
بس یہی دیکھو سب وہی لگتا ہے نا امی ابو سب کے بھائی جیس جو چیزیں امی ابو کر دیتے ہیں وہ کوئی نہیں کر پاتا ہم لوگوں کو لگ ہی ہے ورنہ جو وہ کر دیں گے ہمارے لیے وہ
کوئی نہیں کر سکتا وہ
ٹھیک ہے یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں صرف اپنے امی ابو کے س با کوئی کچھ نہیں کرتا جو چیزیں ہمارے امی ابو ہمیں کر دیں گے جن چیزوں کا وہ ہمیں بھی کر دیتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا
یہ تو ہے ہم ہی دیکھ لو نا ہم ہم جو کرتے ہمارے بچوں کے لیے وہ کوئی اور کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا یہی ہے نا اپنے سے لگا کے چلتے ہیں اب ہم ہی اپنے بچوں کو کہیں کسی کے رشتے دار کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں کون کرتا ہے
نہیں نہیں اور دیکھو آج کل تو دھربھر ہی نہیں ہے ہے نا آج کل تو ہم کسی کے پس اپنے بچوں کو چھوڑی نہیںکتے سکتے ہیں دماغ میں وہچ چیز ہمارے تو آتی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کے اوپر بلیو کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو ہے نا چھوڑ دیں
تو ہے بس یہی ہے آج کل اپنے بچوں کا ہی دھیان رکھ لو وہی بڑی بات ہے بس
ہاں نہیں میں تو دیکھو یہی کہوں گی اپنے بچوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کسی کے پس آ بالکل بالکل یہ چیز دیکھ کو یہ مین چیز ہوتی ہے یہ اپنے بے جو ہم ایک ہم اپنے بچے کے لیے وشواس کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری ماں ہوتی ہے ہماری امی ہوتی ہے جس پہ ہم دیکھو وشواس کر سکتے اپنے جیسا ہے ن اور کوئی ہے ہم اس پہ آگ بند کر کے وشواس کر سکتے ہیں نا میں جیسے جاتی ہوں میں تو اپنی فرینڈوں کے ساتھ پھر چلی جاتی ہوں میں اپنی امی کے پاس چھوڑ جاتی ہوں اپنے بیٹے کو تو میں صرف اپنی امی وشواس کر سکتی ہوں
یہ تو ہے اب دیکھ لو نا اب کتنا وہ چل رہا ہے لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کو تو ویسے بھی ہم کہیں نہیں چھوڑ سکتے
بالکل بکل دیکھو یہ وہ ٹائم ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ وشواس پڑنا چاہیے کسی پہ بھی
آج کل لڑکوں کوئی کچھ نہیں چھوڑ رہا ہے جمانہ پت پتا نہیں کیسا آ گیا ہے
کیسے چھوڑ دیتے تھے نا اپنے بچوں کو کہیں لیکن اب وہ سمے نہیں ہے
ہوں پہلے تو پڑوس میں بھی چھوڑ کے چل جاتے تھے بول کے چلے جاتے تھے کہ بھائی ان کا دھیان رکھنا تو وہ دھیان بھی رکھتے تھے پہلے ایسا نہیں تھا کہ نہیں رکھتے
پہلے میں بتاتی ہوں آپ کو عش ش بازی نہیں تھی
ہاں
ابھی کیا ہو گیا ابھی نا سب ا آپس میں عرشا وغیرہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے مطلب تو اب پھر سب پھر سب کو لگتا ہے نہیں بھائی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھو کسی کے پاس مت بھیجو خوش کہیں گے اپنے پاس رکھو
یہ تو ہے اور ان کو دھیان رکھتے بھی نہیں ہے کیونک فونوں میں اتنا بزی ہو گئی ہے پبلک فون ہی فون میں لگے رہتے ہیں تو بچوں کا دھیان رکھ رکھے گا
بالکل بالکل یہ تو ہے دیکھو تو پھر اس سے اچھا ہے آپ اپنے بچے کو بھیا نہ کہیں بھیجیں اپنے پاس جتنا ہو سکے اپنے پاس رکھیں
یہ تو ہے میں تو کہیں بھیجتی ہی نہیں ہوں اور بھیجنا بھی بےکار ہے بالکل ہی بےکار ہے
بالکل بیکار ہے یہ بات تو ہے بھیجنا ہی نہیں چاہیے میں تو اپنے جو اپنے لوگ ہیں ان ان پہ ہم لوگ وشواس کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اپنے بچوں کو اور بس ہمیں وہی چھوڑنا چاہیے
یہ تو ہے پہلے کا یہ تھا پہلے کا ٹائم میں فون کہاں تھے اتنے یہ تھا کہ ہاں بچوں کو دیکھ نا کانا بنانا ہے بچوں کو کھانا کھلا دو فری ہوتے تھے
بالکل بالکل یہ تو ہے اور آج کے لوگوں کا میں بالکل بالکل آج کے لوگوں کو تو دیکھو بالکل نہیں ہے ان سے کہہ بھی دو کہ ہمارے بچے دیکھ لو گے کیوں دیکھ لیں بھائی تم کیا کر رہے ہو اپنے بچے خود دیکھو آج کل تو لگ دیکھ کو ڈائریکٹلی فیس پہ بول دیتے ہیں نا
اور سیدھا بول دیں گے ہم نہ میں تو کام ہے آج ہمیں تو یہاں جانا ہے ہمیں تو وہاں جانا ہے
اس سے اچھا ہے بھیا اپنے بچوں کا بوجھ
یہی ہے اپنے بچوں کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے بس
خود سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو
ہوں چلو ہوں یہ تو
چلیے تو پھر ٹھیک ہے آپ
ٹھیک ہے خدا حافظ
ہاں آمی